ہیلو وعلیکم السلام سب خیریت
الحمد اللہ سب ٹھیک ہے ہم چھت پے جارہے ہے
ہم بھی ہاں ہم بھی چھتی پر آئے ہیں
ابیار بھی ہارے کونے گجا ہوا
اور نماز وغیرہ ہوگی آپ کی
ہاں نماز ہوگی
اچھا
ہیلو ہاں بولو
نہیں تو جا رہی ہ اپنے چھت پر جبھی بنا ہوا ہے نا
ایر
ابھی مکمل کمپلیٹ نہیں ہوا ہے نا
هم بھی کام کر رہے ہیں بریانی جا رہے ہیں بنانے
ماشاءاللہ
اور بنانا سکھا دی بریانی بنانا
اور آپ کا نکاح کا کیا ہوا
میرا ہونے والا بس ہم نے بات کیا ہے گھر میں اگلے ہفتے اگلے ہفتہ نہیں اگلے مہینے ہو جائے گا انشاء اللہ
منظوری مل گئی کیا آپ کو
ہاں مل گئی منظوری
چلو صحی ہے ہے ہر چیزہ مٹی مٹی ہو رہی ہے یار بیٹھوں کہا
کھڑی رہو کا کرنا ہے ویٹ کے
نہیں بیٹھوں گی تو میں ضرور
ایک دم پانی کھور ہے ایک دم گرم پانی ہے
او
ہلو آواز آ رہی ہے آپ کو میری آواز آ رہی ہے ہیلو ہیلو محترمہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے ہیلو سنائی دے رہی ہے تو اچھا د دو میں رکے کو شاید آنے لگے گ ہ ہاں اب آرہی ہے اواز آواز سب گی
آواز کٹ گئی تھی
ہمم ارے یار چھت پہ تو آ گئی لیکن غلطی کر دی آ کے میں نے
ہہمم
چھت پہ آ کے میں نے شاید غلطی کر دی بہت بڑی ہوں
گیا آپ
پس نہیں ای ڈریس تو میںسی گھٹیا سی پہن کے میں آ گئی ہوں نہا دو کے نہا تو ہوولیا تھا بڑےو پر آنے کے بعد میرا کرش مجھے دکھ گیا اور وہ چھت پہ کھڑا جا ہی نہیں رہا اب میں کیا کروں
کون ہ کوئی بات نہیں پڑھ دو ہم دیکھ کہہ رہے ہم بھی یعنی کہ تاڑو ارے سیڑھی نہیں یہاں کہاں چلی گی
ڈریس ایک دم خراب پہنے ہوے ہے شکل اچھی ہے نہیں بنائی بھی نہیں اب پتہ نہیں کہاں سے آ کے کھڑا ہو گیا
ہ اچھا کوئی بات نہیں دو گیم کھیلے ہم تو دیکھت ہے یہ تو چشمہ نہیں لگائے ہیں ہم دیکھ نہیں رہا ہم کو
ہاں ایسے نینا بھی یہی کرتی ہے کہ رہی تھی جائے گی آج چیکپ کرانے اپنی آنکھوں کا
کا ہے کیا ہو گیا زیادہ ہو گیا ہے کیا اس کو
ہاں کہتی ہے کہ بنا چشمے کے کچھ دکھتا نہیں مجھے
ہاں تو پاور بڑھ گیا ہوگا میرا بھی پاور بڑھ رہا ہے چشمہ ہم لگا نہیں رہے ہیں اتنی گرمی ہو جیسے لگاؤ پگلانے لگتے لگاتے نہیں اس کی وجہ سے میرا پاور بڑھ رہا اور دم بہت زیادہ دھندلا دکھتا ہے تو کمرے میں بیٹھ بیٹھے بیٹھے لوگ ہم کو نہیں دیکھتے
دھیان رکھا کرے نا ہلو آواز آ رہی ہے
ہاں آ رہی ہے آپ کی آواز آپ محترمہ فرمائیے کیا کھایا آج دوپہر میں کھانے میں
آج نان ویج بنا تھا میرے وہاں تو وہی دوپہر میں کھایا تھا
اچھا
ہاں وہی گوشت وغیرہ
ابا کچھ بات آگے بڑھاو آواز آ رہی ہے
ہاں آرہی ہے آپ کیا کررہے ہو
ہم پانی میں ہاتھ ڈال کے ہلا رہے ہیں پانی
اچھا پانی ہیلا رہے ہو مجھے لگا کچھ اور
ابھی میں نے دوپہر میں کھچڑی بنائی تھی آپ کو کھچڑی بنانی آتی ہے بتائیے سیکھا دوں میں
نہیں نہیں مجھے بریانی زیادہ پسند ہے میں وہی سیکھوں گی
ٹھیک ہے ہم بریانی بنانا سیکھا رہے ہے ٹھیک ہے
ہوں نکاح کے بعد اپنے شوہر کو کھلاؤں گی نا
او ہو خطرناک ٹھیک ہے نا بھاگ جائے گا
ہ ہمارے شوہر کو زیادہ بریانی پسند ہوگی
اچھا بریانی بنانے سیکھ لو دیکھو پانی ابال لیں ہاں ایک طرف لینا ہے پھر اس میں ادرک لہسن لہسن ڈال کے بھون لینا ہے ٹھیک ہے ادرک لہسن ڈال کے گوشت بھون لینا ہے پھر اس کے بعد آپ کو مسالہ میں پیسنا ہے آ پیاز اور باقی جو کھڑے مسالے ہوتے ہیں گرم مسالہ بریانی
ہوں ہوں
سب اس میں ڈال کے قاعدے سے بھون لیجیے بھوننے کے بعد جب مسالہ بھن جائے تو پھر ایک بگونے میں بڑے سے پانی کھولایے جب پانی کھول جاے اس میں چاول ڈال دیجیے جب چاول ابلنے لگے نرم ہو جائے بس ہلکا سا رہ جائے بس اس چاول کو نکال کے ایک بگونے میں چاول کی اور سالن کی پرت بنا لیجے ایک ایک کر کے پھر اس کو دم پہ لگا دی دیجیے پانچ منٹ تک کے پانچ منٹ بعد اس کو کم سے کم پانچ منٹ میں وہ پورے بن کے تیار ہو جائے گا پھر اس کے بعد اوپر سے آپ کلر گھول کے ڈال دیجیے آپ کی بریانی تیار ہو گئی ا
بریانی آپ کی ہیلو
ارے آواز تو کٹ گئی آپ کو بریانی کی ریسیپی سنائی دی
ہاں ہاں میں نے مکمل طریقے سے سنا آپ نے جس طرح سے بتایا
یہ کہ نیکسٹ اگلی بار جب بھی آپ بنائیے گا تو ہم کو ضرور بھجوائیے گا او نمک بتانا تو بھول گئے نمک بھی ڈال نمک بھی ڈال
جی نانمک کے سواد کہاں سے آئے گا یہ ذائقہ کہاں سے لاؤں میں وداؤٹ نمک
اور جب پانی کھولانا تو دو چمچ دس منٹ نمک ڈال دینا مطلب جتنا ہے اس کے حساب سے گوشت میں بھی سیم وسے ہی ڈالنا
سمجھ گئ کہ آپ کہہ رہے ہو کہ پانی کی ابال میں نمک تھوڑا سا اس میں گھولنا ہے
ہاں میرے پیڑ ہم نے چھت پہ رکھے تھے تو پیارے پیارے میرے پودے تھے سب سو ہاں ان کو بارش ہو رہی ہے تھوڑی بہت پانی مل جا رہا ہے ان کو تھوڑی س ان نر
اب میں کیا کروں یار میں کھڑی بھی نہیں ہو پا رہی ہوں سامنے کھڑا ہوا ہے کم بخت شخص
دیکھ دیکھ تو نہیں رہا
اچانک سے نظر
مارو مار مارو مارو مارو قادے چپکا دو مارو عالیہ آھا دھوا ہے بہت بدتمی جب گھر چھوڑ کے ادھر گیا بدتمی
اپنے گھر سے آئے کہ نہیں
بس بڑا کا بھائی بیٹھا گ کھیلنا
اس میں آواز بہت زیادہ کٹ رہی ہے جی ابھی تک ہم کو لگا کہ نیو اسٹارٹ ہوا تو پروسیسی ہوا
زید کہاں
ہاں جی
بتا
میں سارا کام مکمل طریقے سے ہوگیا اب میں جاؤں گی نیچے اچھے سے نہاؤں گی نیو نیو بڑھیا سی ڈریس پہنوں گی بال بال سب سوار کی چھت پہ آؤں گی کیونکہ ہمارا کرش یہی موجود ہے
اچھا تو کا ہے ہم کیا میں بولوں گی تو غلط لگے گا آپ ایسی بھاشا نہ باتیں نہ بولا کریے دیکھو دو اورتیں سامنے ا موبائل دیکھیے کب نہیں شوہر بیوی کھیل رہے ہیں کر آئے ہیں ہم اندھی آنکھوں سے دیکھنے کا پریوگ کر رہے ہیں جو کہ ہو ہی نہیں رہا سا
آپ اتنی شدھ ہندی نہ بولا کریں آپس
اردو میں بولتی ہوں
چلو اب میں جا رہی ہوں ٹھیک ہے بات میں بات
نہیں ابھی جانے کا ٹائم نہیں ہوا ہے آپ تھوڑی دیر رک جائیے دو منٹ ہم سے اور بتا لیجیے آپ کو اتنی جلدی کیا ہے جانے کی
نہیں نہیں مجھے بھی اور بھی کام ہے آپ کی طرح میں فری نہیں ہوں اس لیے
ایک تو کال کر لیا اوپر سے بےعزتی کر رہ ہے آپ کو شرم نہیں آتی کسی کی بےزتی
ہوں باقاعدہ میں نے کافی عزت سے آپ کو بےعزت کیا ہے آپ کو سجھ ہی نہیں آیا تو میں کیا کروں
اور ٹھیک ہے بات بات کرنے بہت میں زلیل ہو چکی ہوں
چلیے جلیل جونے کیلئے پھر ملتے ہیں با بائے ہلو
اللہ حافظ